ہیلو یار آج ن کچھ عجیب ا سا لگ رہا ہے پت نہیں کیوں
عجیب مطلب پھر سے اوور تھنکنگ چل چالو کر دییے پ
نہیں یار مطلب سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی لگ رہا ہے جیسے کچھ مس ہی ہے
بھائی یہ کچھ مسنگ ہے والی فلم ٹو لائف کا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے
ہاں شاید پر سیریئسلی کبھی کبھی لگتا ہے ہم بس دن نکال رہے ہیں جی نہیں رہیں
او ہوو آج تو بڑے ڈیپ تھاٹس آ رہے ہیں جنا آج سے کیا ہوا کسی نے اگنور کر دیا کیا
نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے بس کل رات چھت پر بیٹھا تھا ہوا چل رہی تھی اور اچانک سوچا کہ ہم بچپن میں کتنے خوش تھے
ہاں یار تب نہ کوئی ٹینشن تھی نہ فیوچر کی جنتا بس کھانا کھیلنا اور سو جانا
اور صبح پھر وہی روٹین الارم بستے ہی لائف کی رئلٹی یاد آ جاتی ہے
بالکل ہم سوچتے ہیں پانچ منٹ اسکرال کریں گے اور کب دو گھنٹے نکل جاتے ت پتاہ ہی نہیں چلتا
کل میں نے ڈیکائیڈ کیا تھا کہ فون کم یوز کروں گا اور وہی سے بات سب سے پہلے انسٹاگرام کھول دی گیا
وئی تو نسے
سچ میال جس کلائن مینٹین کرنا مشکل ہے
مشکل تو ہے پر امپوسبل نہیں ہے بس کنسسٹینسی چاہیے
تو تو ایسے بول رہا ہے جیسے تو بہت ڈٹی ہے
ابھی میں بھی اسٹرگل کرتا ہوں پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں
اچھا یہ بتا تو فری ٹائم میں کیا کرتا ہے
ھ کبھی سانگ سنتا ہوں کبھی رینڈم یوٹیوب ویڈیوز میں کبھی بس سوچتا رہتا ہوں
کیا سوچتا رہتا ہے
فیوچر کے بارے میں گولس پلانس لائف کیسے ہو کیا
اور کونس کلاس
کنفلوژن کی یہ کہ جتنا سوچو اتنا کنفلوژن بڑھتا ہے
سچ میں جتنا پلان کرتے ہیں لائف اتنی انپرڈکٹیو نکلتی ہے
تو اس لیے میں نے اب تھوڑا چل رہنا شروع کر دیا
پرچل رہنے سے کم تو نہیں ہوگا نا
مطلبگ یار آج کیا کھائیں کچھ الگ ٹرائی کر دو
ہاں روز وہی دال چاول کھا کھا کے بور ہو گیا ہوں
چکن پیزا
نہیں یار پزا اب اوور تھنکنگ لگنے لگا ہے
اور پھر چائنیز
وہ بھی نہیں کچھ دیسی اسپائسی ہو گیا ہے
تو پھر چھوولے بھٹورے پ
بس وہی یہی تو اصلی خوشی ہے
یار یہ ڈھابے والا بائیک نہ الگ کی لیول کی ہوتی
سچ میں یار بیٹھتے ہیرس ہیلپ ہو جاتا ہے
اور اوپر سید تندور کی خوشبو
بھائی بھوک اور بڑھ گئی ہےب
پہلے بائک تیرے لیے
ارے واہ آج اتنا پیار کیوں
پتہ نہی موڈ اچھا ہے
اچھا ہے ایسے مومنٹ روز نہیں ملتے
ویو آر ایمیجن کر اگر ہم ابھی کسی مووی میں متے
تو بیک گراؤنڈ میں سلو میوزک چل رہا ہوتا
اور کیمرہ دھیرے دھیرے زوم آؤٹ کرتا
اور کیپشن آتا دو دوست ایک ڈھابا اور اینلکس باتے
بات ہو تو رائٹر بن سکتا ہے
رائٹر میں اوور تھنکر ہوں
دونوں سیم ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی
ہاں فرق بس اتنا ہے کہ رائٹر لکھ دیتا ہے اور اوور تھنکنگ سوچ ہی رہ جاتا ہے سوچتا ہی رہ جاتا ہے
ڈیپ لائن نوٹ کر ل اسے
یار ایک بات پوچھو
ہاں پوچھ
کیا تو نے کبھی فیل کیا ہے کہ تو اپنے ہی لائف میں سائڈ کیریکٹر ہے
او مین کیریکٹر سنڈروم کا الٹا کرتے ہیں
ہاں کچھ ویسا ہی
اوسٹلی ہاں کبھی کبھی لگتا ہے باقی سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں کہ وہیں
اگزیکٹلی ویسے ہم بس بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں
پر سچ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اسٹری کا مین کیریکٹر ہے
پر فیل نہیں ہوتا
کیونکہ ہم کمپیرزن کرتے ہیں
ہاں سوشل میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے
کی ہائی لائٹ ریل دیکھ کر ہم نے اپنی ریل ریئل لائف سے کمپیئر کرتی
اور پھر خود کو لو فیل کرتے ہیں
یہی ٹریپ ہے
تو سلوشن کیا ہے
سمپل
ٹھیک تھا یار وہی سلیوشن پر ٹھیک تھا یار وہی سلیوشن پر کل وہی باتیں بار بار یاد آ رہی تھیں
سیم ایئر ریئر ہوتا ہے ایسا کنیکٹ
ہاں ویسے ٹھینکس یار کل کے لیے
ہاں ویسے تٹھینک یار تھینکس کیسے دوست ہیں بھائی
پھر بھی اچھا لگا
مجھے بھی
چل اب نکلنا پڑے گا تھوڑا کام ہے
ہاں مجھے بھی ورنہ پھر لیٹ ہو جائے گا
ہ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں
ہاں جلدی ہی
اور اگلی بار بھی ایسے ہی رینڈم باتیں کریں گے
پکا
ٹیک چل بھائی ٹیک کیئر
بھی اپنا دھیان رکھنا
ٹھیک ہے بائے
بائے